و السلام آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہو اچھے سے ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں
کیا کر رہی
بس ٹھیک میں اسس کے پی چ تو
اچھا یہ کون ہو رہا ہے ابو
میں اس کے پیچھے بھاگ گئی ہے تب تک اوپر گیا ہو تھا
کیوں یہ بہ گیا تھا
ہاں ہاں یہ بہت خطر ن آکھے
ارے بیٹا خطرناک بت بنو
ہو یہ بہت خطرناک ہے ایک تو نارمل خطرناک ہوتا ہے بچہ بہت ہے میں اس کے سامنے بولتیوں انسان کوو آف جانت ہو
ا ا
سائے چ نب کی قسم وہ یہ نہیں کرتا وہ روتا ہے ایک دو چیز پہ یہ کرتا ہے لاڑ یہی دو لیکن یہ بہت خطرناک ہے
برف کی کیوں کھائی
ہاں
کیا ہو گیا ہے تو بارف کیوں کھلائی اس کو
میں کتنا کھلائیے روز جھگڑا کرتا ہے مجھے فریج میں سے بارف دو میں کھیلوں گا پت نہیں پھر کھاائیے شا ہے بیس میں
ہاں اس کی نہ تھی نہا باندھ لیکن جو میں نے اس کو کیا دیا ہے نا وہ کیا ہوا اس
ہاں کہ ہوا اچھا ہوتا ہے ابیمت ہے اس کو اور سر کچھ عید م احمد ہے کھانسی واسی
ابھی جد نہ نہ کچھ بھی نہیں اگر یہ زیادہ دا نہ کرے بیمار ہوتا تو یہ مت سوتا ہے ٹھیک سے وہ اور آرام سے سویا ہے وہ آرام سے سویا ہے ہاں جیسے وہی تھکر نہیں صرف وہی سے بھاگنا جو اس کا مشن ہے
ہاں وہ تو اس کا مشن ہے
ہاں پتا ہے میں نے جا جی کو بولا جیسے اسی نے دن بھر وہاں کا کیا ہے اب یہ تھاک ہ کہ ہو گئے آ بولتی ہو نا رات کو یہ بارہ بجے سوتا ہے کچھ وہ مجھ سے پہلےاڑھے گیارہ بجے ہی سو گئے آرام سے سو گیا د دھ پیا وہ سو گیا
دیکھا اچھا کیا اس نے
اس نے اچھا ریسٹ کیا اے ریسٹ مار لیا ہ
ہاں اور کیا اور ر آپ ٹھیک ہو
ہوں
آج م بھییاب سوتا ہے اور یہ نہیں س ہوتا تھا پہلے لیکن ا جی دن بھر سوریا دو دو ایک ایک گھٹا آدھ آدا گھٹا کتا
اچھا ہے نا ماں کو کام کرنے کا موقع بھی ملا ہوگا اور
ہاں اور ریسٹ ہاں اور بچوں کو سونا اچا بات
ہاں اور کیا اس سے تو ان کی گروتھ ٹائم کی بات چھوڑو کیا ہوا اس سے بچوں کی گروتھ اسی سے ہوتی ہے بچے کے لیے نید چھوٹے بچے کے لیے نیت بہت اہم ہے بہت زیادہ
یہ بہت اچھے ہیں ان کو نیند کرنا بہت اچھے ہیں اور
بس چل رہی ہے کٹ رہی ہے زندگی ہاں بتاؤ
سے جو فارم اپنے بھرا تھا اس کو کیا ہوا
ابھی انشاء اللہ سب کا وقت آئے گا تو ہمیں بھی آئے گا
بارش ہو رہی ہے بہت
ہماراری یہاں سے اتنی نہیں ہے ہو جائے گی بات اب تو بارش سے بھی ڈرتی ہو
نہیں میں نے کہا بارش بہت پڑ رہی ہے
کوئی بات نہیں ہوگی بات یہی بتاؤ مجھے مجھے تمیں کچھ بولنا تھا اب کب جانا ہے جیلر کے پاس
دیکھیں گے اب ہے نا گھر پہ دادی
تو کی جانانی نہیں تھی کہ
نہیں یہ اکیلے مت بیٹھے گی اگر ہم بازر جائیں گے مما پان ہے نہ ساات
ہاں وہ نا ماما کو ست
اسی لیے ماماا یہ اس کو اب برا لگ جائے گا نا مجھے ماما
آج بھی ری ڈاؤن تھی آج بھی ری ڈاؤن تھی آج تھی بسکٹ بسکٹ آج ففٹین تھاؤزنڈ سکس ہنڈریڈ
بس
ہوں
پھر ریٹاجرامن ہے سونے کے کہ نا
ہاں کھایا پٹ گیا ہے پانچ
ہاں ہاں
اتنا پانی ہے وہاں پہ
میں نے بولا نا بارش بہت ہے
کان یار میں زیادہ ہو گئی ہے
یہاں سے بھی بہت ہوئی
ہ کھانار میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اب مجھے نہیں
ریضان کی میم کو میں نے کیک دیا اس نے مانا ہی نہیں پاا تھا اس نے بولا کوئی بات نہیں
شرپا کڑا
ہاں پھر میں نے بولا نہیں یہ اس کی طرف ہے ہاں وہ بول رہی تھی اب آئے گا نا کل میں نے کہا ان شاء اللہ آئے گا
اچھا
بولاو آج بچ ہی نہیں آئے تھے
ہاں
بولا تھا آج بچے ہی نہیں آئے تھے
اچھا ٹھیک اس نے مت بولا وہ کیسے رہتا ہے آپ کے بغیر
نہ اس کو پتا ہی نہیں وہ رہتا ہے بار میں
اچھا
ج جانم اقدلہ مجھے اسکول جانا تھا
بولاو آج سنڈے ہے
ہی
اور کیا وہ چار لاکھ بچہ ہے
ہوں
کھیلتا رہتا ہے ماشاء اللہ سے بس اپنی چیزیں بول ہے یہاں کہ مجھے ہاں ہاں الحمد للہ بولتا ہے یہاں پہ آ کے مجھے پتا ہے یہاں پہ میری چیز دیتی ہوتی ہیں وہ دے دو آتے ہی اس آ الماری میں ہے وہاں ہوگا یہاں ہوگا جیسے نا سچ میں اس نے ہر جگہ کو پی لیا ہے یہاں پہ کھون رہا ہے ہاں کو کل دن بھر پہلے رانی نے وہ بازر وغیرہ بند کیا مطلب کمپلیٹ کل پہلی بار اس نے پانچ روپے کا بھی کھا کی ایسا نہیں ھ ہوگا
ہوں
پھر شام کو دیا
ہوں
پھر وہاں سے بھی کنٹرول کیا اب صبح نکلی ہے باتھ روم واش روم وغیرہ نکلی ہے تو لیکن پھر بھی اگر آج بھی کرتی کنٹرول کتنا اچھا ہوتا اور اس کو دی ہے آئس کریم
ان کو کب نکالنا ہے اب
بس یہی دس بارہ دن ہوں گے اب کہاں جا پائیں گے
ہوں ہ ہ
آپ ہم نہیں جا پائیں گے سا
اچھی بات ہے کہاں جاتے گھر چھوڑ کے
ہاں نہیں پھر بھی مجبوری تو تھی لیکن کیا کرتی اب اب وہ گئی نا یا س دوو نکلی الحمد عبد للہ حافظ
مجھے ٹانگوں میں اتنے درد ہے
ہاں یہ کتنا خوف نکل رہا ہے
ہ
جیسے کبھی سویا ہی نہیں ہے اور کیا کر یہ ان شاء اللہ سکول جائے گا اگر آپ بھی نہیں آؤ گی نا آج کوئی بات نہیں کل یہ ان شاء اللہ اسکول ٹائم پہ پہنچے گا کتنے بجے جانا ہوتا ہے
دس بجے
یہ نو بجے ہی یہاں سے نکلے گا س سوا نو بجے تک ہی گھر پہنچے گا گاڑی ہے نا عمر کی
وہ کیوں آتی ہے عمر کی گاڑی یہاں سے وہ کیوں چاہتا ہے آپ گاڑی میں
وہ کبھی کبار یہ ہے نا موسم خراب وہ اب اکثر گاڑی میں ہی جاتا ہے اب اگر کل موسم ٹھیک بھی رہتا ہے نا تب بھی عمر نے کہا میں اس کو گھر چھوڑتا لیکن میں گاڑی میں ہی جاتا میری گاڑی وہی سے ہو کر جاتی تھا
ہ تو کل صبح وہ ضرور اس کو وہاں لے آئے گا اب میں سوچ رہی تھی کہ زکام کی وجہ سے وہ بھی ہو گیا ٹھیک آلموسٹ اب نہیں ہے وہ آپ نے دی ہے نا فیور کی دوا وہیں پہ اس کو یہاں تو ہم نے ڈالی بھی نہیں
میں نے نہیں ڈالی وہ اس کے یہاں پہ
آپ نے بولا نا میں نے صبح ڈالی ہے
نہیں ڈالی وہ سیلڈ بوتل ہیں میں نے ایسی چیز کو سلا دی
نہیں نہیں ہم نے بھی نہیں آپ نے بولا تھا مجھے صبح اس کو یہی دینا کیا
ہاں
یہ ن اسٹامک و یہ
مجھے لگا کچھ گڑبڑ مت ہو گ ہوگی
کچھ نہیں تھا پھر دوائی بھی نہیں دینی پڑی
نہیں ایسا کیا جب کچھ ہے یہ ت ہی تو
ہوں ہ اور سناؤ
بس ٹھیک اچھا سے
ہ سر گھر میںشر بھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
مما کا ہے مما ج مکری
اپنے ماما کے بول اپنے ماما کے بول
بدت
اس کو زیادہ ہو انسامت کا ہی پہسوئی ہے
ا آپ کرتی ہو ورک فرم ہوم
ہوں
اچھا ویس ایے نہیں ہے تو آپ لوگ نے کمپلیٹ کی ہوگی
ہاں ہم صبح لیٹ تک سوتے لیکن صبح حفظ انکل کی ماما آ گئیس
خچو کیوں
واہ کرنے گئی تھی اور ریااں سے ہی آ گئی
کیا یار کوک وہ تو برابر آ
ہ اب آئی نا پھر ماما نے ساڑھے سات بجے تک سات سیون ففٹین تک ہمیں نہیں بلایا ان نے سوچا چلو یہ تھک گئے ہیں سونے دو پھر اس نے بلایا ہ ہمیں س ساھے سو ساتھ پھر ماسی آ گئی ہیں اٹھو اس نے میں نے اس کو بولا یہ کہ اتنی سویرے آ گئے ہم تو سو گئے سوئے تھے اس نے بولا شکر کرو یہ بونے ہی چھ بجے آئے تھے میں نے اس ٹائم نہیں جگایا
چلو ٹھیک ہے پھر تو مامانی نیند بھی نہیں پوری ہوگی چلو میں واپس کرتی ہوں اللو